السلام علیکم وعلیکم السلام
وعلیکم السلام جی- جی آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے-
جی- جی اچھے سے ا رہی ہے-
جی- جی مجھے بھی اچھے سے آ رہی ہے-
آپ کےے والدہین ٹھیک ہے?
جی والدین ٹھیک آپ کے والدین ٹھیک ہے بہن ٹھیک ہے-
جی الحمد للہ سب اللہ کے ہی زبان میں- اپ سنائیں-
میں تو بس بیٹھا تھا میں تو سوچ رہا تھا کہ- فی الحال تو کچھ یہی کہ جو ہمارا امتحان آ رہا ہے اس کے لیے ہم پڑھنا کب سے شروع کرے اور کس جگہ سے پڑے کیا آپ کے پاس اس کے جو کاغذات ہے اس پڑھائی کے موجود ہے
کاغذات تو ہیں لیکن ہمیں کسی اور سے بھی لانا پڑے گا وہ
جی جی مل جائے گا جب امتحان نزدیک آئے گا بیچ دیا جائے گا مجھے لگتا ہے
جی جی وہ تو پت ہی ہے ایسے تو لکھا ہے
پھر تو صحیح ہے
آپ سنیں اور
جی بس جی ہمارا پہلے کون سا والا امتحان ہے انگریزی والا یا بلال سر والا بلال استاد والا ٹھیک ہے
جی جی
سنایا پور کھانا کھایا
جی جی میں نے کھایا آپ نے
جی جی ہائے اج کل اس گھر میں کی وجہ سے نا بڑی بے ہمت رہتے ہیں
بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بہت زیادہ گرمی ہے
موسم کی صورت حال تو بڑی ہی خراب ہے اب بس جلد سے جلد سردیاں آ جائے تو
یہ بول رہے تھے کہ بارش آنے والی ہے کچھ ٹائم میں اور پھر کہیں ڈوب بھی نہ چاہے پچھلے سال کی طرح
جی میں یہی کہنے والی تھی پچھلے سال تو سیلاب چڑھ گیا تھا آپ کو یاد ہے
جی جی یاد ہے اچھے سے اور کافی نزدیک تھا ہمارے اس سائڈ سے پہنچ گیا تھا
ہمارے سائڈ سے بھی یہ وہ کیا تھا نا
جی سمجھ گیا میں وہ کانٹا جو تھا زمین
کیا مطلب
جس کے بعد پانی چڑھنے لگتا ہے وہی
جی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے سائڈ سے بھی خطرہ تھا نا آنے کا سیلاب
اچھا جی ہاں ہاں وہاں سے تو ہے
آپ کے علاقے سے بھی خطرہ تھا ہم ایک ہی علاقہ نزدیک ہے
جی جی ہمارے سائڈ سے تو لگ بھگ لگ بھگ ایک کلو میٹر دور تک پانی پہنچ ہی گیا تھا
یہ تو بڑی حیرتناک بات ہے
پہنچ ہی جاتا پھر دیکھنے گئے تھے ہم کہاں سے تھا کتنا پہنچا تھا کافی نزدیک تھا
پر آپ لوگوں نے اس ٹائم
جی ہاں اسٹارٹ کر لیا تھا کافی کچھ چڑھایا تھا لیکن پھر بچ گئے
اچھا صحیح صحیح ضروریات کی چیزیں تو چڑھا لیتے ہیں اوپر ہاں
آپ لوگوں نے بھی
جب وہ آخر میں ہوا تھا کچھ تب تھوڑا ہو گیا تھا مگر ایسے نہیں پورا نہیں
جی پھر تو صحیح
مگر یہاں سے بھی بہت وہ اٹھا تھا نا ہلا
جی جی بالکل اس وقت تو ہو ہی جاتا جی سب سے ضروری چیز جو میری بیوی آپ لوگوں کے پاس تھی اس کو سنبھال کے ہی رکھا تھا نا آپ لوگوں نے
جی
سب سے ضروری چیز میری بیوی ہے نا آپ لوگوں کے پاس اس کو سنبھال کے رکھا تھا نا
جی جی وہ ٹھیک سے ہے ٹھیک سے رکھا بھی تھا
پھر تو صی ہے
اور کیا اس ٹائم تو یہی اٹوٹ گیا تھا آپ کو یاد ہے دو ہزار چودہ میں
جی اس وقت تو آ ہی گیا تھا تب آپ کہاں
توب ہم ادھر ہی رہتے تھے جب اصلی میں پیدا ہوئی تھی تبھی ہم ادھر رہنے آئے تھے
وہ پتاہ ہے لیکن میں بول رہا تھا کہ گھر میں ہی تھے گھر میں پانی گھسا تھا
آیا تھا نا سیلاب مگر ہم گھر میں نہیں ہم گئے تھے ننال
وہی پوچھ رہا تھا
ہم گئے تھے ننیحال
وہاں سے نہیں تھا
نانا ب وہاں کے علاقے ہیں نا
جی جی
وہاں سے آیا ہوگا آپ لوگوں کو ناوگام سے
جی جی یہاں تو آ گیا تھا
وہاں تو آیا ہوتا
کافی ٹائم جی ہم ادھر ہی تھے تب اس مکان کو جو ہے یہ والے یہ جو عمارت ہے صرف ایک ہی اس کی تھی
تو آپ لوگوں نے تب کیا کیا
ا تھی اوپر بھی جگہ تھی تب وہاں تھے تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو لے گئے وہاں
پانپور
ناؤ میں ناؤ میں لے نہیں نہیں بائی پاس پہ وہاں رکھا گیا تھا کمپلیکس میں جگہیں دی گئی تھی لوگوں کو وہاں سے وہاں پامپور میں بھی آ تھا تو وہاں جانا
مناسب نہیں لگا
جی نہیں مناسب تو الگ بات ہے جا نہیں پائے پاتے نا کسی طرح
آپ لوگوں نے پہلے ہی نہیں سامان کیا تھا اور چلے گئے تھے کہیں کیونکہے سے
جس سامان تو کیا تھا لیکن لگا نہیں تھا کہ اتنا زیادہ آئے گا وہ بھی ناؤ گام میں
ہم نے تو پہلے ہی ہم تو پہلے ہی نہیںن ہار گئے تھے
خبائی جی اچھا ہی کیا تھا یہاں پر تو کیونکہ
اچھا خاصا آیا تھا وہ ہمیں معلوم نہیں وہ ہم نے تصاویروں میں دیکھا تھا
جی وہاں تو آتا ہے اچھا گ
وہی مگر ہم اسے پہلے ہی روانہ ہو گئے تھے شاید اس دیں سبھا ہے کچھ پتہ نہیں یاد نہیں ہے
جی
ج بہتر وہی تھا کہ پہلی بچ جانا
جی
جی ہمارے تو دونوں جگہ آ گیا تھا وہاں پامپور میں بھی یہاں بھی وہاں پہ تو اچھا خاصا ہو گیا تھا ٹھیک ٹھاک وہاں بھی یہاں بھی
جی جی
اور بتائیں آپ
جی آپ لوگوں کی گاڑی وڑی کا کچھ نقصان ہوا تھا
کس کا
گاڑی واڑی کا
ہم نے پہلے ہی ہم روانہ ہو گئے تھے نا
اچھا جی گاڑی بھی تو لی ہو
تو گاڑی وہیں پیشید رکھی تھی
جی جی ہماری تو گاڑی اور بائک کا ہو گیا تھا
خ نہیں ہم پہلے ہی روانہ ہو گئے تھ تھا ہم نے پہلے چیزیں چڑھائی تھی کیونکہ ہمیں جب لگتا ہے تب جڑھ آئی تھی مگر پھر اس کے بعد جب لگا کہ پورا ہی آئے گا تو پھر ہم ہی روانہ ہو گئے تھے گھر سے
جی جی اچھا ہی گیا تھا
لیکن پھر گھر پہ تو کسی کو رہنا تھا تو والد صاحب آئے تھے پھر کچھ ٹائم کچھ وقت کے بعد تو میری والدہ بھی آئی
سہلاؤ تب تھا ایسے ہییکن
ہمیں وہ معلوم نہیں مگر وہ لوگ مطلب نظر تو رکھنی تھی نا گھر کو
جی جی
مگر یہ کیسے بولتے ہیں ہم میں اور میری بہن تو شاید ایک دو ماہ کیلے ادھرری تھ
جی جی تب تو کافی ٹائم لگا تھا
جی کافی مزہ آتا تھا وہاں پر اپنے ان کے ساتھ برادروں کے ساتھ
جی ہم تو وہی کمپلیکس میں تھے ہمیں کچھ اچھے سے یاد نہیں ہے کیا کیا کیا کرتے تھے لیکن ٹھیک ٹھاک ہی تھا
اپنے وہ کزنس کے ساتھ آتا تھا مزہ
جی ہم تو اس وقت ادھر ہی تھے اور اوپر سے ہمارے اس وقت چھاتی کا مسئلہ بھی بیچ میں ہوتا تھا
اچھاں
تو مسئلہ ہی تھا
پھر کہاں رہتے تھے چکپاں پور میں بھی آیا تھا ادھر بھی
جی یہاں تو تھا نا ایک ہی وہاں بھی تھا نیچے والے اس میں کمروں میں صرف نیچے والے اوپر نہیں وہاں وہ اوپر تھے یہاں بھی نیچے تھا اوپر صرف ایک ہی وہ بڑا یہ تھا جس کو کیا بولتے ہیں وہی یہاں رہے تھے پھر کیا کہتے ہیں میرے چاچا اور م موساری ہم گئے تھے وہاں کمپلیکس میں بائی پاس میں وہاں لوگ تھے اور بھی وہاں لگائے تھے ان لوگوں نے بستر بستر زمین ومین بنائی تھی
جہاں سے سیلاب نہ آیا ہو
ہم اس وقت تو دیر ہو چکی تھی
اچھا آپ لوگوں دیر سے نکل گئے اصلی
ہم نکلے سیلاب پانے کے بعد پھر ناؤ میں
اچھا ٹھیک
جی جی
اب تو کافی پریشانی ہو گئی ہوگی
جی جی کافی کافی اور بتائی آپ
پتاہ نہیں آپ کو پتہ ہے جب ہم جاتے تھے اپنے جماعتیں پڑھنے تو جب ہم چھوٹے تھے اچانک سے جب سنتے تھے کہ وہ لال وہ کیا ہے
جی کیا
جب ہم سنتے تھے یا حالت خراب ہے یا سیلاب آنے والا ہے
جی جی جی
جماعت میں مطلب چھوٹے تھے خوشی الگ ہی خوشی ہوتی تھی چاہتے تھے ہو جائے حالت خراب ہو جائے یہ
جی تب تو چاہتے تھے بل لیکن وہ تو الگ ہے پھر
اور ہم اسکول میں ہی بند ہو جاتے تھے کبھی کبھی شام میں حالات کبھی خراب ہو جاتی تھی تب مزہ آتا تھا تب عقلی ہی نہیں تھی
جی ہم بھی ہوئے ہیں کچھ بار اسکول میں ہی ایسے ہی بند جی یہاں پر ہوتا تھا نا کافی نو گاؤ میں ہی حالات خراب ہو گئی آ گئی یہاں راستے پہ ٹیر گیس وہ سب یہاں تو ہوتے ہی تھے
جی جی جی وہی بچپن میں ہوتی تھی کبھی حالت خراب تو اسکول میں ہی بیٹھ جاتے تھے
جی جی ایسا ہوتا تھا
اور بتائیں آپ تیسری جماعت میں بھی ہمیں یوں ہی پاس کر دیا پانچویں جماعت میں بھی نویں جماعت میں بھی
کافی بار کیا گیا ہے ہمیں ایسے ہی پاس
بہت سہولیت ہوئی ہے ان چیزوں سے ہماری زندگی میں
جی جی جی ورنہ تو پتا نہیں کیا ہو گیا ہوتا
جی جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
خود ہی محنت کرنی پڑتی چو کے